ہائے کیسی ہو
کیا کر رہی
کریلا بنا کریلا پسند
نہیں مجھے کیرلا نہیں پسند
اچھا ہمارے ادھر بنتا کریلا سبسکرائب والا سے کریلا بہت فائدہ کرتا ہے
ہاں
وغیرہ بھی پیتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے کاروبار تو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہوتا ہے تو مطلب
اچھا
تو ہمارے کریلا کائون تھا کریلا فرائی کا بھی بنا کے دیکھنا وہ ٹیسٹی لگے گا تمہیں وہ سبزی تو خیر صحیح ہے نہیں اچھا لگتا تو ہم سے کپنگ والا جو ہوتا ہے تو وہ اچھا رہتا ہے تو وہائی سب سے پہلے کریلا لو اس کو نا اچھے سے سے پہے واش پہلے نہیں کرتی میں تو پہلے چھیل لیتی ہوں اسے پھر اس کے بعد واش کرتی ہوں
اچھا
تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرو مطلب بھروا کریلا کہتے ہیںے سب سے پہلے اس میں پریپریشن کے لیے سب سے پہلے کریلا لیں گے نمک لیں گے تھوڑا سا لیمن جوس چاہیے ہوتا ہے ہلدی پاؤڈر اور پھرٹ
اچھا
جیسے پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ بیسن دھنیا پاؤڈر وہ سونف کا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر ہلدی پاؤڈر آمچور پؤڈر اور گرم مسالہ تھوڑا سا شکر لے لو یا جاگری لے لو مطلب وہ نمک اور پھر تھوڑا سا ڈرائی کوکونٹ یا تھوڑا سا کرش کی پینٹ یہ آپشنل ہوتا ہے لیکن اچھا لگتا س سے ٹیسٹ تو سب سے پہے کرتے کریلا کو واش کر لو اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا کھرچ لو مطلب جو مطلب اس میں اسکن اس کی رہتی ہے کیونکہ تھوڑا سا رفلی عجیب سی ڈیزائن ہوتی ہے نا اس کی تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کو چھین لو اس کے بعد اس میں نا کیا بولتے ہیں اس کو بیپ سے سلیٹ کر لو اور پھر جتنا بھی اندر کا اس کا وہ ہے نا چمبل ڈال کے پورا اس کی سیٹس وغیرہ ڈسکارٹ کر لو باہر نکال لو اور پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا وہ نمک لگاؤ ان کریلوں میں اور تیس منٹ چھو آدے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دو اس سے کیا ہوتا ہے نا کرواہٹ جو کریلے کی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے تو وہ کریلم تیس منٹ تک لگا کے چھوڑ دو ہیلو ہلو
ہاں می
ہاں ہاں تو وہی اس کو چھوڑ دو اس کے بعد کریلے کو پھر آدھے گھنٹے بعد اچھے سے وہ سیز کر کر د پانی اچھے سے سویز کر کے اس کو اچھے سے دھ لو جس سے اس کی جتنی بھی کرواہٹ یا نمک ہے وہ نکل جائے اور پھر اس کو ایک کپر س ڈرائی پہنچ لو آفس سائڈ میں رکھ لو پھر دو ٹیبل اسپون تیل لو ایک پین میں پھر اس میں باریک کٹا ہوا پیاز ڈالو اور پھر جب تک مطلب پیاز کو نا گولڈن براؤن میں کرنا بس ہلکا سا ٹرانسلوسینٹ کرنا ہے کلر اس کا چینج ہو جائے بس تھوڑی سی پنکش ہو جائے ہاں پھر اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالو پھر ایک دو منٹ تک اسے پکا لو جب ادرک لہسن کی پیسٹ تھی نا پچیس منٹ چل ہی جائے گا پھر اس میں تھوڑا سا اسا ہیٹ کو لو کرو اور پھر اس میں بیسن ڈال دو بیسن کو ایک سے دو منٹ تک روسٹ کر لو ان میں خود ہی پتا چل رہا ہےا بیس روسٹ ہو گیا اس آنے لگتی ہے پھر تھوڑے سے پاؤڈر ڈالیں اسپائس پاؤڈر جیسے ہلدی پاؤڈر دھنیا پاؤڈر زیرا پاؤڈر سوفٹ کا پاؤڈر لال مرچ پاؤڈر گرم مسال مسالا پاؤڈر پاؤڈر نمک اور تھوڑا سا گ یہ سب ڈال کے اچا مکس کر لو اور ایک اور منٹ کے لیے تھوڑا سا پکا لو تمہیں کرش کیا ہوا مونگفھلی ڈالنا ہو فرائی کیا ہوا گریڈڈ کوکونٹ ڈالنا تو وہ بھی آ ل استا ہی ڈال سکتی ہی
اچھا اچھا تو پہ وہبسان د ہ تو میںہ چنے کی دال کی روٹیا پسند ہے جیس سے وہ بارشوں میں اکثر جو ٹھنڈک پڑتی ہے نا بارش
ہاں یہ بولتی ہیں مبئی ڈائے کولی سورن نائک اور بھی کچھ بولتے ہیں ہماریے تو ب
ہاں وہ میٹھی والی کو بولتے ہیں اور نمکین والی کو تو مجھے نہیں پتا کیا بول نہیں تو وہ میٹھی والی کو وہ بولتے ہیں پورن پولی اسٹائل پورن پولی اسٹائل تو وہ پت کیسے بنتی ہیں
ہاں پہلی میں ریسیپی بتا دوں
ہاں
ہاں تہیں کیا بول رہی تھی ہاں تو اس کے بعد نا وہ جو ہم نے مسالہ تیار کرا ہے اس کو نا کریلے میں بیچ بیچ میں ڈال کے بھر لو اور پھر جو ہے اچھے سے پیک کر لو دھاگے سے باندھ یعنی چیز تو باندنا باند اور پھر ایک ب کوائی لو اس میں تیل ڈالو اور وہ اسٹف کریلے کو پین میں ڈال کے کور کر دو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھیمی آنچ میں چھوڑ دو جب تک وہ باہر سے کرسپی اور اندر سے بھی مطلب سافٹ نہیں ہو جاتے پھر اس کے بعد پھر کھول کے دیکھ ر ک سمجھ میں آ جائے گی پھر اسس کو مطلب روٹی یا پراٹھے کے ساتھ کھاؤ یا چاول دال کے ساتھ کھاؤ تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اچھا رہتا ہے وہ
اچھا
ہاں تو بہت ٹیسٹی رہتا اچھا تم کیسے بناتی ہو مجھے تم بتا رہی تھی چنے کی دال کی پوڑی
چنے کی دار کی روٹی پہلے اپن آٹا لیں گے گھر کا جو اپن کا آٹا ہوتا ہے نا بیٹ فلاور وہی لیں گے دو کا
اپنی ضرورت کے حساب سے نمک اور اس کے اندر ایک ٹیبل نا اپن آئل ڈال لیں گے بس چنے کی دال کی نا اسٹرفنگ بنائیں گے مطلب اس کی فلنگ بنائیں گے ایک کپ چنے کی دال لی ایک باریک پیاز کٹی ہوئی دو ہری مرچ باریک کٹی ہوئی ایک چمچ زیرا ایک چمچ ہلدی ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر نمک اور ہرا دھنیا لیں گے ایک چمچ پھر اس کو نہ دال تیار کریں گے دال میں نا دو چار گھنٹے دال کو بھگو کر رکھ دیں گے اپن جیسے ان کو آج شام میں بنانے لگ صبح بھگو کے رکھ دو دو تین بجے تاکہ وہ دو تین گھنٹے اچھے سے بھیگ جائے پھر دال کو نا نمک اور ہلدی کے ساتھ ابال لیں گے دھیان رکھیں کہ دال زیادہ نہیں گل جائے نا لیکن زیادہ پانی والی نہ ہو پتلی پتلی نہیں رکھنی ہے نا اس کو تھوڑا تھک رکھنا ہے پانی نکال کر اس کو ہلکا سا میش کر لیں گے پانی کو نکالنے کے بعد اس کے پھر مسالہ بنائیں گے پین میں ایک چمچ اپن گرم تیل کر لیں گے اس میں زیرہ ڈال لیں گے پیاز ہری مرچی ڈال لیں گے ان کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے کچھ دیر تک دو تین منٹ تک پھر اس کے بعد دھنیا پاؤڈر لال مرچ میش کری ہوئی دال ان سب کو ڈال دیں گے پھر دو تین منٹ ان کو بھی بھون لیں گے ہرا دھنیا ملا کر پھر اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں گے پانچ سے دس منٹ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کو نا اپن آٹا گھند لیں گے آٹے میں نمک تھوڑا تیل ملا کر پانی ڈال کر نرم آٹا گند دیں گے پندرہ منٹ اس کو نا اس کا جوڈو تیار ہو جائےا پندرہ بیس منٹ نا اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تو اس کو یوز نہیں کرنا پھر اس کے بعد روٹی بنانی ہے آٹے کی لوئی بنا کر چھوٹی پی بیل لیں گے بیچ میں چنے کی دال کی جو اپنے فلنگ رکھی ہے نا وہ کنارے بند کر ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گے گرم توا دونوں طرف سے سکیں گے پھر چاہے وہ ہلکا گھی لگا کر سکیں پھر اس کے بعد سرو کریں گے دہی کے ساتھ اچار کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ اچھا لگ اس کو ٹرائی کرنا مطب بریک فاسٹ میں بھی اچھا لگتا ہے اور ویسی ہی میٹھی بنتی ہے میٹھی والی کو کہتے ہیں پورن پلی پلی اسٹائ تو اس کے لیے نا چنے کی دال اور ایک کپ گڑ لے لیں گے یا چینی یہ اپنے حساب سے لے لیں گے الائچی پاؤڈر اور ایک چمچ گھی پھر آٹے کے لیے دو کپ گیہوں کا آٹا پانی لے لیں گے اور ایک چمچ گھی ڈال لیں گے اس میں کیونکہ اپنی والی میٹھی بنائیں گے پھر اس کے بعد چنے کی دال کو پکا کر چنے کی دال کو دو سے تین گھنٹے اس کو بھی بھگو لیں گے میٹھی والی کے لیے بھی کوکر میں تین سے چارنا پین بسلس دیں گے پانی نکال کر پھر اس کو بھی میش کر لیں گے اس کے بعد میٹھی پلنگ بنانے کے لیے کڑھائی میں گھی گرم کریں گے جب گھی گرم ہو جائے تو میش کی ہوئی دال اور گڑ ڈال کر پکا لیں گے پھر جب گڑ پگھل جائے تو اچھی طرح ملا لیں گے الائچی پاؤڈر ڈالیں گے مکسچر جو تھا نا گاڑھا ہو جائے تو ٹھنڈا کر لیں گے گاڑاھ نہیں لیں گے زیادہ مکسر کو تھوڑا گاڑھا کر لیں گے پھر اس کے بعد نا آٹا جو ہے آٹا گھنے گے اس کے آٹے کے لیے نا ہہ آٹے کے لیے نا آٹے میں تھوڑا سا تیل ڈال کر نرم گ لیں گے پھر دس سے بیس منٹ تک پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو بھی ڈک رکھ لہ گے پھر چھوٹی چھوٹی رینا اس کے لیے بھی آٹے کی لوئیاں بنائیں گے بیچ میں میٹھی دال کی جو فلنگ بر بنائی تھی نا پہ الائچی پاؤڈر ڈال کے وہ بھر لیں گے دھیان سے تاکہ اس کو چھوٹا چھوٹا بنا کے رکھ لیں گے گرم توے پہ دونوں طرف سے سکیں گے اوپر سے تھوڑا گھی ڈال کے اچھے سے سیک لیں گے پھر اس کو گ گرم گرم گھی کے ساتھ یا دودھ یا چائے کے ساتھ سروے کر یہ گڑ والی چین تھوڑا ٹرادش ہو گیا
ہاں
تم کیسے بناتی ہو ناشتے میں بھی رات بھی لے سکتے ہیں مطلب میٹن ہمیں یہ ساتھ بنتی ہیں تاکہ میٹھے کے ساتھ نھمکن بھی ہو جائے نمکین کے ساتھ میٹھا بھی
اچھا ہم لوگ کدھر اپ کے ساتھ اگر ام کے ساتھ کھاتے ہیں ام تو اس کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگ یہ ورنہ چٹنی ہوتی چٹنی کے ویسے ریسپی اچھی میں ٹرائی کروں گی نا چلو ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے بائے
بائے